کیا کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر اداکا آپ بتائ آپ ٹھیک ہو
جی بالکل میں بھی ٹھیک ہوں اور سنائیے آپ کے گھر میں ماں باپ بائی بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا گھر والے سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کا یہاں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ چائے وغیرہ پی آپ نے
نہیں ابھی تو نہیں پی آپ نے پی
نہیں ہم نے بھی ابھی نہیں پی کب پیتے ہیں آپ چائے وغیرہ
میں زیادہ تر چائے پیتا نہیں ہوں تو چائے سے میں دور ہی رہتا ہوں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں بھی لائبریری سے آ کے چائے پتا ہوں
آپ لائن پ نہیں جاتے
جی بالکل بالکل
آپ میں میرا ایک دوست ہے وہ بھی اکثر جایا کرتا ہےیا جایا کرتا تھا ابھی بھی جاتا ہے ل لائبریری مجھے پتتا ہے لائبریری جان کیا کیا فائدے رہتے ہیں کیا کیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پر
جی لائبریری اور کتابیں تو علم کا خزانہ ہے جیسے سبھی لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں نئی معلومات حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس کو واسی کرتا ہے ہماری زندگی میں کامیاب ہونے میں مدد کرتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو لائبریری میں تو اکثر کتابیں ہی ہوتی ہیں تو کتابیں تو انسان کی ایک بہترین دوست ہوتی ہیں جبکہ لائبریری ایک ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف موضوعات پر کتابیں میسر ہوتی ہے اور کتابیں پڑھنے سے تو ہماری زندگی میں بہت ہی بہتری ہوتی ہے جیسے دیکھ جائے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو جنرل نالج ہے وہ بڑھتی ہے سوچنے اور سمجھ نے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے جو ہماری زبان ہے الفاظ ہے وہ بہتر طریقے سے ہم استعمال کر پاتے ہیں اور کئی لوگ لائبریری جاتے ہیں امتحان وغیرہ کے لیے
اسی بات پہ مجھے ایک آپ کی اس بات پہ مجھے یاد آ گیا کہ میرا جو دوست ہے اس کے امتحان چل رہے تھے تو وہ کرتا تھا کام وہ گھر پہ زیادہ نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ گھر پہ بیٹھنے سے ہم تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دے پاتے کیونکہ گھر کے گھر پہ ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر ہم تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں تو اس دوست نے کیا تھا کام حالانکہ وہ ابھی بھی جاتا ہے وہ اس نے لائبریری جانا شروع کر دیا لائبریری میں اس کو ایسا ماحول ملا جہاں پر ہر ایک شخص جتنے بھی وہاں پہ اشخاص ہو وہ تعلیم کے ساتھ کچھ کچھ نہ کچھ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہوتے تو اس کو وہاں بھیہ ایک اچھا ماحول ملا جس ماحول میں رہ کر اس نے اپنے امتحان کے لیئے تیاری کی اپنے امتحان میں دیے اور اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوا
جی بالکل بالکل بہت خوب ماشاء اللہ
اس بات ہے وہ پھر دوست مجھے بھی بھی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ بھی کرو کام آپ بھی لائبریری آؤ آپ لائبریری میں آ کر آپ اپنے ذہن کو ایک کچھ اچھے کاموں میں مبتلا کرا کر سک تو جیسے کہ تعلیم میں آپ اچھے سے مبتلا ہو سکتے ہو آپ تعلیم پہ توجہ کر سکتے ہو کتابیں پڑھنے پہ توجہ دے سکتے ہو اور لائبریری میں ایسی کچھ کتابیں موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس تو عام طور پر ہوتی نہیں ہے ہم لائبریری جا کر وہ کتاب کتا میسر کر سک کتابوں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں
جی بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے آپ کا دوست تو مجھے بھی اپنی ایک دوست یاد آ گئی اس نے اب لائبریری آنا چھوڑ دیا لیکن پہلے جب وہ آتا تھا تو پہلے دیکھا جائے تو وہ بہت موبائل گیم کھیلتا تھا تو اپنا وقت پ اسی میں ضاع کرتا تھا اور جو کتابیں تھیں وہ بالکل بھی کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے نا اس کی پڑھائی کمزور ہو گئی تھی امتحانات میں اس کے نمبر کمانے لگ گئے تھے لیکن ایک دن ایسا ہو گیا کہ جو ہمارے اسکول کے استاد تھے تمام بچوں کو شہر کی ایک لائبریری میں لے کر ہم کو اس ٹائم تک لائبریری کی معلومات تھی نہیں تو میرے دوست نے پہلی بار جب ساری کتابیں ایک ہی جگہ دیکھی تو استاد میں نے اسے ایک دلچسپ کہانی کی کتاب دی اور کہا بس اس کتاب کو آپ روز بیس منٹ تک پڑھا کریں تو آپ خود فرق محسوس کرو گی تو پھر اس دوست نے میرے وہ وہ پھر روز لائبریری جاتا تھا اور وہ کتاب پڑھتا تھا وہ لائبریری جانا اس کا وہاں کتاب پڑھنا تو دھیرے دھیرے اس کی زبان بھی بہتر ہو گئی اس کا کی جو جنرل نالج ہے وہ بھی بہتر ہو گئی اس کی سوچ واسیع ہونے لگ گئی اب وہ صرف اسکول کی کتابیں ہی نہیں پڑھتا تھا بلکہ سائنس اور تاریخ بزرگوں کی زندگی پر کتابیں پڑھنے لگ گیا تھا تو کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا کہ جب ہمارے امتحانات آ گئے تو اس نے امتحانات دیے تو جو امتحانات کا یچا تھا وہ بہت ہی بہترین تھا اس کا جو پہلے اس کا امتحان کا نتیجہ نکلتا تھا تو بہت ہی کم
تو یہ آپ کہہ رہے یہ تبدیلی اس کو لائبریری جانے کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ وہ لائبریری جا کر
جی بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں تو ہم کو چاہیے کہ جو گھر والے بھی بھی ہمارے والدین ہیں تو اپنے بچوں کو لائبریری جانا جانے دےتا کہ وہ وہاں کچھ سیکھے یہ نہیں کہ جس میں جس متعلق وہ پڑھنے چاہتے ہیں خالی وہ اسی متعلق پڑھے نہیں بہت ساری کتابیں وہاں رہتی ہے جس کے بارے میں انسان کو جانکاری آتی ہے پھر وہ بہت کچھ سیکھتا ہے
اور پھر وہ دوست مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہے اور لائبریری علم کا خزانہ ہے تو میرے حساب سے تو لائبریری جانا بہت ہی بہترین رہتا ہے
ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں لائبریری جایا کروں اب کیونکہ ایون ہاں میں نے کیا تھا کام میں گیا تھا کچھ عرصے کے لیے لائبریری اور وہاں میں نے ایک الگ سے ماحول میں پڑا کچھ الگ کتابیں پڑھی میں نے وہاں پر جہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک الگ سی دنیا میں آ گیا ہوں کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہم ہمارا یہ معمول رہتا تھا کہ ہم گھر جا کر پڑھتے تھے گھر پہ پڑھتے تھے لیکن گھر پہ ہمیں ایک ایسا ماحول ملتا تھا جہاں پر شور ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا گھر پہ بچے ہوتے تھے جو شور کرتے تھے اور بیچ میں ہم دوسرے کاموں میں ملوث ہو جاتے تھے
جی بالکل بالکل گھر پہ انسان اکثر
گیا تو پھر میں نے وہاں پر کچھ دنوں تک تعلیم حاصل کی کہ وہاں پر میں نے پڑھائی اسٹ شروع کی مجھے ایک الگ سی تبدیلی محسوس ہوئی وہاں جا کر آپ بالکل توجہ دے پاتے ہو اپنی تعلیم پہ اپنے وہاں پر آپ کچھ ایسی کتابیں پڑھ پاتے ہو جو کہ اگر آپ کے پاس گھر پہ میسر نہیں ہے آپ کہاں سے ان کتابوں سے تعلیم
جی جی بالکل بالکل بالکل اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں کا ماحول بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں آیا ہوں تو میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کچھ پڑھنے کے لیے آتا ہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا انسان اگر گھر پہ دیکھا جائے تو انسان گھر پہ بیٹھ جائ آ سے آپ کہہ رہے تھے آپ کا جو دوست ہے
وہ بولتا تھا کہ گھر پہ بہت سارے کام رہتے ہیں تو انسان اگر گھر پہ بیٹھ پڑھنے بیٹھتا ہے تو دیکھا جائے تو کوئی بلا دیتا ہے کہ یہ کام کر دو میرا یا وہ کام کر کر دو یا اپنا ہی من نہیں لگتا گھر پہ پہلی بات تو یہ ہے اب تو میرا من گھر پہ لگتا نہیں ہے تو لائبریری جانا بہتر بہتری ثابت ہوا ہے میرے لیے اور جو میرا دوست ہے اس کے لیے بھی وہ تو خیر ابھی بھی چاتا ہے وہ ابھی ہی مجھے فون کرے گا اور بولے گا چلو ہم لائبریری جائیں گے
میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے ہم سبھی کو لائبریری جانا چاہیے اور لائبریری جا کر اگر آپ کچھ کرو گے نہیں آپ لائبریری میں بس بیٹھو آپ کو ایک الگ سی الگ سا ماحول وہاں پر آپ کو ن ہو سکتا ہے جس ماحول میں آپ چاروں طرف سے تعلیم اپنے تعلیمی اپنے تعلیم میں اضافہ کر پائیں گے آپ آپ کا ذہنی توازن وہاں پر صحیح رہتا ہے صحیح آپ غلط کاموں میں نہیں پڑتے اگر آپ لائبریری جاؤ گے اس کے برعکس کے آپ بازار جاؤ گے بازار میں آپ غلط چیزوں میں لگ سکتے ہو اس کے برعک سے اگر آپ لائبریریاؤ گے لائبریری میں اپنا ٹائم دو گے لائبریری میں اپنا وقت گزارو گے آپ کا ایک دو آپ کا ذہن صحیح رہ سکتا ہے آپ غلط کاموں سے دور رہ سکتے ہو اور آپ اپنی کام میں وہاں پر اچھی طرح سے توجہ دے سکتے ہو
جی بالکل بالکل
تو ہم نے اس متعلق بات تو کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق مے
جی آپ اپنا سوال پھر سے دہرا سکتے ہیں
میں بول رہا ہوں کہ جب جو ہم نے بات کی لائبریری کے بہت سارے فائدے ہم نے بیان کیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جو ہم نے بات کی اس سے ہمیں کیا سبق میں آ کہ لائبریری انسان کے لیے کتنی کتنی مفید ہے
میں یہی کہنا چاہوں گی لائبریری اور کتابیں ہمارے لیے بہت زیادہ مہتوپورن ہے ہماری زندگی ایک اچھا حصہ ہے جو کہ ہمیں دوسروں بھی سبق دینا چاہیے ہمیں خاص کر اپنے چھوٹے جو ہمارے چھوٹے بچے ے ہوتے ہیں ان کو سبق دینا چاہیے کہ آپ لائبریری میں وقت گزارا کرو آپ کتابوں کے ساتھ وقت گزارا کرو کتابیں پڑھا کرو خالی آپ اپنے کلاس کی کتابیں نہ پڑھیں آپ اس کے علاوہ کئی ساراری کتابیں آتی ہے آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم دیں آپ وہ کتابیں پڑھے آپ لائبریری جائ وہاں پہ دوسرے لوگوں سے ملے تاکہ آپ کی تعلیم میں اضافہ ہو آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں
کتابیں اور لائبریری تو انسان کے علم سونچ اور شخصیت کو بہتر بناتی ہے تو لائبریری ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے آج کل چاہے تو ہر کوئی بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لائبریری میں دس منٹ بیس منٹ اپنے گزارتے تو اس کو اس سے منافع ہی ہوگا نہ تو کسی کے ساتھ ایسے ہی آوارہ کرتی پھرے کرتے پھرے تو میرے حساب سے لائبریری جانا اچھی بات ہے ہمارا دماغ بھی تازہ ہی رہتا ہے ان سب چیزوں سے جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلومات رہتی ہم کسی کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں جو میرے ساتھ دوست ہے اس کو معلومات ہے اس چیز کی تو بہتر ہی ہے میرے حساب سے
بالکل صحیح بات بولی آپ نے
تو چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے اس بارے میں بات کر کر آپ سے یہ جانکاری حاصل کر کے کافی زیادہ خوشی محسوس ہوئی امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہو
جی جی اللہ حافظ
خدا حافظ